ہاں ہیلو
ہام
اللہ کا شکر ہے بارش رک گئی
سچمش میں دیکھا ہی نہیں میں
ہاں ہاں رک گئی رک گئی
میں بول رہی ہوں صبح بہن کو اب بول رہی ہےایک میری بھابھی بہت بارش ہو رہی ہے ٹھنڈی ہو گئی میں نے بولا اب شکر ہے اللہ کا بہت ٹھنڈی ہو گئی اب بارش بند ہی ہونی چاہیے میں نے بولا اب زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو
ہم نے صبح کچھ ہاں ہم نے صبح کچھ ٹاسکس کیے نا وہ کہہ رہی تھی اچھا ہے ٹھنڈی ہے میں نے بولا وہی میری بہن اب چپ یہ ہو جا پھر جب اس نے دیکھا نا کھڑکی کی اور بولا بڑی بارش ایسی ہو رہی ہے جیسے دھواں اٹھ رہا ہے
دیکھا لیکن سچ میں بارش بہت ہو رہی تھی
ہاں سچ میں آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک جوک بتاؤں گی میں جب کل سو گئی پہلے ماما دے نے بات کی پھر میری فرینڈ نے ٹا یہ ٹاسک پہ کال کی مطلب اب میں سو گئی سوتی سوتی مجھے کیا ہوا جیسی میری آنکھ نہ جیسی میری آنکھ لگی مجھے ایسا فیل ہوا مجھے واش روم جانا ہے
اچھا یہ ہاں
مجھے اتنا بہاری لگا اٹھنا لیکن وہ دماغ میں رہتا ہے نا پھر
ہاں ہاں ہاں وہ ڈپرشن جیسا
پھر میں اٹھی مگر مجھے کیا برا لگا جیسے مجھے کسی نے گھسیٹ کے نکالا تھا بستر سے
ہو جاتا ہے
ہاں میں پھر اٹھ گئی بس مجھے لگتا ہے مجھے صرف پانچ منٹ لگے ہوں گے میں واپس جلدی جلدی سونے گئی اتنی مجھے نیند تھی اصل میں ٹھنڈی تھی نا
ہاں ہاں ب سر آپ نے میسج کیج میں نے بول ن میں دوائی کتی ہوں مجھے پھر پتا ہی نہیں رہتا ہے
وہی نا روانی نے بھی بولا تھا میں کہاروں ہاں رانی نے بھی بولا تھا میں نہیں اوپر جا کے ڈانس کروں گی اس کو ہیا جان لیتی ہے فون مجھے ماما جان
میں نا وہ اس کو لیا ہے بائی نے
ہاں مجھے محمدزن کرتا ہے یہ پہلے روز ویڈیو کال شام رات کو
ہاں مجھے بولا بھائیو نے بولا یہ کرتا ہے بنجا فون تو یہ پہلے اس کے فون کا ویٹ کرتی ہے
ہاں روز وہ یا تو بابا کے فون سے کرے گا یا تو ماما کے فون سے مطلب کسی نہ کسی کے فون سے تو کریں گے تو پھر وہ ہاں آمیر صاحب کے ہی نمبر سے مجھے ویڈیو کال آئی پھر ہم اس کے ساتھ کھیل رہے تھے
امم
وہ کہاں فون کی اور دیکھ رہا ہے وہ تو ہم اپنی وہ تڑپ دور کر رہے ہیں
موقع یہ کہ نہ بات کرتے نہ کرنے دیتے کسی کو
جب میری فرینڈ کے بھی بچے ہیں وہ فون کرتی ہے نا اس کو وہ اسی ٹائم آتے ہے وہاں سے یہاں سے ویسے ہی میں کرتی ہوں نا فون مجھے اسی ٹائم آتی میری بیٹی ہے نا چھوٹی سی آپ کر رہی ہو نا ابھی فون اس کی طرف فون کی طرف دیکھ رہی ہے اور اپنا ہینڈ اٹھا رہی ہے کاٹنے کے لیے
ہاں یہی نا میرا بھانجا سیدھے فون کاٹ رہا ہے بول رہے وہ خود جب فون دیکھے گا نا تب لڑائی کرے گا مجھے فون دو اب جب اس کو کھیلنے کا ٹائم ہوگا نا تو وہ منہ پہ بولے گا فون کلونا باند آنکھیں خراب ہو جائیں گی آئس خراب ہوتی ہے وہ وہ الٹا پرسوں ماموں کو بول رہا تھا اسے کھیلنے کا موڈ تھا اقرا کے ساتھ اس نے کہا اس کو مجھے فون نہیں دیکھ نہیں نہیں بولا کیوں آئز خراب ہوتی ہے بولا کیا بولا جب آپ دیکھتے ہو ہاں بولا جب آپ دیکھتے ہو خود کی مرضی سے تب آئز خراب نہیں ہوتی اور جب میرے ساتھ کھیلتا ہے ماسی فون بندی پہلے وہ ایسے بولتا مجھے ہنسی آتی ہے فون بندی فون بندی فون بندی مجھے ہنسی آتی ہے خدا کی کسم یہ مجھے کیسے بولتا ہے
یہ اتنے بچے ہے چالو میں آپ کو کیا بولوں میری بیٹی اتنی چھوٹی سی کوئی نکلتا ہے یہ اس کے ساتھ ابھی میری بہن نکلی آفس اس کو ایسے ہاتھ دکھا رہی دونوں مجھے اٹھا اب اس نے اٹھایا نا مجھے کر رہی ہے بائے بول رہے میں اس کو کہاں لے جاؤں گی میں وہ ذرا لے جا اس کو اپنے ساتھ دن بھر کے لیے ہم سب کو جب جانا ہوتا ہے یہ کہ مانتا ہے صبح سے ہی بیٹھتا ہے ماں سی آج فرائیڈے ہے مجھے آپ کے ساتھ آفس جانا ہے
وہ جاتا ہے فرائیڈے کو
ہاں وہ پھر جاتا ہے فرائیڈے کو میری بہن بولتی ہے وہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے اگر میں اس کو مطلب ایسے لے جاؤں گی تو مطلب کسی دن میں تو وہاں پہ مشکل ہو جاتی ہے سار کو برا لگے گا وہ اس کو بہت پیار کرتا ہے ویسے لیکن پھر جب آ فرائیڈے کو بولتی ہے وہ سار جاتا ہے صبح گیارہ بجے اس کے فادر کی مطلب ڈیتھ ہو گئی ہے وہ جاتا ہے صبح نماز پاٹنے پھر وہ وہیں سے جاتا ہے اپنے بابر کی کابر پہ وہ تو شام تک نہیں آتا ہے اسی لیے میں اسی دن اس کو لے جاتی ہوں اگر ادھر کھیلے کا بھی تانگ بھی کرے گا کیا کرے گا اس کو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے پھر میں اکیلی ہوتی ہوں
آپ کو پتہ ہے فلڈ بہت جگہ آیا ہے
ہاں میں نے دیکھا پونچھ میں کیسے وہ چار ایک فیملی کے چار مرد
فلڈ آںی ہیں یہ یہاں ہہابک سائڈ سے بتا یارو ہم
یہ پیتی ہے دودھ مجھے تو ڈر لگتا ہے
اب کیا ہوگا گھنٹہ گھر تو پانی میں ڈوب رہا ہے
سمارٹ سٹی ہے
اس سے تو اچھا ہے نا ہمارا محجور نگر یہاں پانی کا نہ نام و نشان تک نہیں ہے
یہاں پہ ڈرینیج بناائے نا نئی یہاں سے کہاں پانی ہوتی ایک خطرا بھی نہیں ہے پھر چاپل بھی چل سک اور کیا
بہن جیٹ کے اور ہائی الرٹ اپ کے ہوگا
کے بنے گا سوجی کا اٹا پیٹ پے ک
کیا پہ یا کس بیٹی نے
ہاں
اپ کیا کریں کت تو مانگ رہی ہوگی
دودھ پی رہی تھی وہ چھوڑا تو اب ابھی ادھر کاٹنے
ہاں تو یہی ہے نا خداوں
اور اپ کی ماما نے کیا پھر کم فنش
ہاں وہ کر رہے ہیں ابھی نہیں
اچھا اچھا
ابھی میں ٹس کر رہی ہوں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ابھی رٹک یہ میری بہن فون کر رہی تھی اب میں مت تو کشمیری میں بول سکتی تھی میں نے اس کا فون اٹھایا میں نے اس کو ایسے ہی بولا جیسے وہ کہتے ہیں نا آپ جس نمبر پر بات کر رہے ہیں کرپیا وہ نمبر ابھی واست ہے میں نے ویسے ہی کیا
اور کیا اور سناؤ
بس ٹھیک آپ لوگ اچھا آپ اج چائے پیوں گی میں کیوکہ اج ٹھنڈی ہے نا لیکن ابھی نہیں پی
میں نے کل ڈالا تھا یہ دودھ میں یہ نا مجھے لگا اس کو دہی بنائیں گے
اچھا ٹھیک اوہے
ماما بول رہے اپ نے کیا ڈالا ہے وہ اوپر تک چڑھا ہے
اس میں لیمو ڈالنا تھا اب پنیر ہی کھا لو
اس کو ماما نے بنایا تھا پنیر میں کھائے اس تھوڑا سا کھٹا لگا ہم نے وہ ایسے ہی پھینکا ہے
ہاں وہ پتاب پھر اچھا لگتا ہے
اور کیا
یہ نا میں کیا بول رہی تھی ہاں میں یہ بول رہی تھی کہ دیکھو نا بار بار ا رہی ہے یہ وارنگ رہٹتے ہیں اپ کیا کرے
آپ کے کریں گے جو اللہ نہ لکھا ہوگا وہ ہوگا
مکانوں میں پانی ہے اووو پتا نہیں کہاں کہاں یہ
جوی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے نا اسی سے ہوتا ہے
ہاں
کراؤڈ برسٹ ہوتا ہے اسی سے ہو جاتا
ہاں ہاں ہاں اب کہاں گیا حمزہ
اب ادھر ہی ہے فون دیکھ رہا ہے اندر ہے تو ہاں میں اس کو دیتی نہیں تھی میں نے اس کو بند ہی کیا تھا فون کیونکہ بہت دھتے نا آنکھوں میں پرابلم ہو جاتی ہے نا میں اس کو دیتی ہی نہیں تھی اب نا حیا وہ دیکھ اس کو دیک اس کو بھول ہی گیا تھا اب نہیں دیکھتا تو ایک بار بھی نہیں ہاں اب حیا آئی نا اسے دیکھنےاس نے پھر سے دیکھا مجھے بھی دے دو مجھے بھی دے دو ہم نے اس میں یوٹیوب بھی ڈیلیٹ کیا تھا
اچھا کیا تھا
اب اس نے پھر سے کروایا میں لاگن بول رہا نہیں مجھ اس کو پھر سے دے گا ابھی بول رہے ہیں
ہے نا اب تو ان کی آئز کا مسئلہ ہے لیکن بیٹھتے بچے آرام سے فون سے ہی ہے
ہاں ہاں وہ تو ہے لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ہم کھاتے کیا ہے کیا کرتے
وہ تو پتا میرا بانجا کبھی بھی نہیں کھائے گا سنیکس کے بغیر کچھ جب تک فون نہ ہوگا اس کو بٹر ہے فون دیکھو اگر فون بند ہوا نا تو جو منہ میں ہوگا وہ بھی پھینک دے گا پر
ہاں یہ کرتے ہیں سب ایس
اتنی ہنسی آ رہی ہے اتنی ہنسی آ رہی ہے
یہ سب کرتے ہیں ایسے ہی بولتے ہیں نہیں ہمیں پہلے فون دے دو اس کے بعد
مجھے لگتا ہے وہ نئے نمبرس پہ ٹاسک آ گئی
وہی بول رہی تھی میری بھا بی آپ دیکھو لیکن میں ابھی نہیں دیکھا اب دیکھوں گی
ہاں ہاں آ گئے ہیں شاید ابھی میری کال چل رہی ہے نا
ہاں
ہوں تب تو مجھے سب کو کال کرنی ہے کہ ٹاسکس آ گئی انشاء اللہ آئیگی انشاء اللہ یا تو کل آئے گی میں نے اسے بولا کل اور آپ نے وہ کرایا ہے نیلسن آپ نے کرایا ہے اس کے بھی آتے ہیں نا کچھ پوائنٹ اس میں پیسے کبھی دو سو کبھی تین سو چار سو چار اور دو میں نے چھ سو نکالے آپ نے ن کرایا
نہ
اور اپنا اپنی بابھی سے بولنا نیلسن کانفرنس ایپ ہیں وہ ایک میڈم کراتی ہے وہ بس ایپ رکھ ہوتی ہے فون میں دن میں ایک بار اوپن کرنی ہوتی ہے اس پہ پوائنٹس ملتے ہیں پھر الیون ہنڈریڈ یا تھاؤزنڈ پوائنٹس ہونے پہ سو روپہ ملتا
ہاں اس نے مجھے ایک بار بولا تھا
ہاں وہی میں نے دو فون میں کیا ہے اس میں پیسے آتے ہیں اس میں آتے ہیں پیسے یہ اچھی بات ہے کسی اپنے مطلب اللہ تعالی نے ذریعہ رکھا ہوتا ہے نا پیسے کمانے کا خود کا ہی خرچہ اٹھ اٹھائے گا انسان ورنہ کون سا گھر چلتا ہے ان پیسوں سے لیکن شکر اللہ کا پھر بھی اپنا ہی خرچہ نکلتا ہے ہے نا ایک لڑکی کے سو خرچے ہے ہم کہتے ہیں نا وہ لڑکے اسموکنگ کر ان کو وہ خرچہ ہوتا ہے نہیں لڑکی کو سو خرچے ہوتے ہیں ہ ہے نہ آپکو خود پتا ہوگا ایک لڑکی کو کتنے خرچے ہوتے ہیں شکر اللہ کا گھر والے ہی دیتے ہیں گھر والے بھی دیتے ہیں لیکن اگر خود سے کچھ ہوگا تو گنا بھی
ہ کسی کو مانگنا ہی نہیں پڑتا ہے لگتے ہیں ضورت اور کیا اگر کتنے بھی پیسے ہو گے آتا ہے کبھی انسان کو آگے سے وہ تو نہیں اور پھرے ہونی چاہیے لیکن پھر بھی آپ نے اگر خود کماتا ہے انسان تو دوسرے پہ
ہاں وہی نا میں نے کبھی شرا محسوس نہیں کیا ہے خود کمانے میں یہ بتاؤ ہم کمرے میں بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھی ہو میں بھی بیٹھے اب کون ہمیں بیٹھ کے یہاں پہ دو سو تین سے ہمیں دے دیتا چار سو دیتا بیٹھ بیٹھ کے یہ لوگ پیسے جیب میں رکھو
آپ آپ کو کرنا ہے بہن کو فون پہلے
نہیں میں کروں گی آپ کو بس یہ دیکھوں گی پہلے تسکس کیسس کو آئیں گے کوئی بات نہیں میں آپ کو واپس میسج کرتی ہوں نا ساتھ ہی ادھر ادھر مت نکلنا ٹھیک ہے اب یہ اللہ حافظ یہ تو کاٹی